ہاں میں ٹھیک ہوں اور سنا آ
بس کیا کر رہی یہ گھر کام سب ختم کرے
سب کام ختم کیے یار آج کل کے موسم پہ نا کچھ کہا نہیں جاتا
ہاں ہاں کبھی بارش کبھی گرمی سمجھ ہی نہیں آتا ہے
ہاں
پریشان ہو گئے ہیں موسم کی وجہ سے
جم ویسے ایک بات ہے نا موسم انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے صبح جاگنی کے لیے صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم سب موسم کے اثرات میں اثر میں رہتے ہیں
ہاں ہاں موسم سے یہ تو ہمارا صحت بھی یہ ہے اگر زیادہ گرمی ہوئی اگر زیادہ ٹھنڈی ہوئی تو ہمیں زکام ہونے لگتا ہے ٹھیک موسم رہتا ہے تو ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں
اور کیا موسم یہ موسم کی اثر ہم بھیہ زیادہ رہتے ہیں موسم دراصل کسی جگہ پر ہوا در درجہ حرارت میں نمی بارش ہواؤں کی کی موجودگی کی کیفیت کو کہ تے ہیں ایکگ
سال میں چار موسم ہوتے ہیں
ہاں یہ ہر روز بلکہ ہر گھنٹے بدل سکتا ہے
ہاں ویسے تو ویسے سال میں چار موسم ہوتے ہیں باہر گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے باہر کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے نا
ہاں بالکل موسم بہر فروری سے اپریل تک رہتا ہے ہر طرف ہریالی اور پھول کھلتے ہیں جو خوشگوار اور ٹھنڈی ہوتی ہے اور موسم گرما مئی سے اگست تک سخت گرمی پڑتی ہے دن لمبے اور دھوپ تیز ہوتی ہے لوگ ٹھنڈے مرشوبات اور ہلکے کابی استعمال کرتے ہیں ہ
سم سورج بت سورج کی یہ نا ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے
نہ ہاں
اسی لیے ہم ٹھنڈا کھانا چاہتے ہیں گرمی میں اس اس کی سورج کی وجہ سے
بالکل ہاں اور پتا ہے موسم خزان سپٹمبر سے نومبر تک درخت کے پتے زرد ہو کر گرنے لگتے ہیں
ہاں ہاں
موسم نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس میں اگر ہم دھوپ بھی سکنے کو بیٹھے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں
اور یہ موسم مارچ ک آخر میں شروع ہوتی نا گرمی کا موسم
ہاں اور کیا یہ مارچ کے شروع میں ہی اسٹارٹ ہوتا ہے
اور آپ نے دیکھا یہ ہوگا گرمی میں دن بڑے ہوتے ہیں
ہاں بہت لمبی ہوت ہاں بہت لمبے ہوتے ہیں ادھر
اور جب سردی میں دیکھتے ہیں تو تو تب یہ ہوتا ہے سردی میں تو دن چھوٹے ہو جاتے اور رات بہت بڑی ہوتی ہے
بالکل یہ بات صحیح ہے پت ہے موسمی سرما جو ہے نا دسمبر سے جنوری تک سردیا اپنے عروج پر ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں علاقوں جیسے سری نگر میں اگر ہم اپنی سری نگر کی بات کریں بارہ باری بھی ہوتی ہے لوگ گرم کپڑے ہیٹر اور گرم کانگڑیوں کا سہارا لیتے ہیں
اور یہ آم اور خربوز جیسے پھل صرف گرمی میں آتے ہیں نا ویسے ہم ٹھنڈی میں وہ پل کھا ہی نہیں سکتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے آپ سچ بول رہی ہو ویسے اگر ہم دیکھیں نا اب تو کلائمیٹ بھی چینج ہو گیا ہے اب تو سردیوں میں دھوپ پٹتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے
ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہے دیکھو پہلے جب اس باری یہ نا سردی کا موسم تھا تب بارش پڑی ہی نہیں جب گرمی کا موسم پہنچا جب بھی عید پرسوں تھی اتنی بارش پڑی
ہاں بالکل اتنی بارش پڑی پتا ہے اس سے نا اس سے نا ہماری روزی پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ دیکھو جو یہ گرمی سردی میں دھوپ رہی نا اس وجہ سے س پیڑ اس وجہ سے جو نئی ہریالی ہے نا وہ نکل آئی اور جو یہ اور جو یہ پھر بارش ہوئی ہوا یا الے گرتے ہیں ہمب اس وجہ سے ہماری فصل ف ان کے ابھی پھول ہی کھلے تھے وہ گر رہے ہیں
ہاں
اس سے ہمارا جو یہ کلائمیٹ چینج ہے نا اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے
بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کھیت وال جو یہ بزنس کر رہے تھے کھیت کھیتی باڑی کے ساتھ ان کو بھی زمین خراب ہو گئے پیٹ خراب ہو گئے
ہاں ایک بات ہے نا اپنی جگہ بات ہے یہ صرف ان کو کاشتکاروں کو یہ نقصان ہی ہوا یہ ایک چین ہے یہ ہم سب کو نقصان ہوا جی ایک چین باندتی ہے کیونکہ جس نے بیج بویا اور جو اس کو اگے گا وہ تو وہ ہمیں ہی بھیجے گا نا اور جب وہ اس کو خراب ہوا اگر ہمیں بیچتا ہم بھی آگے کسی کو بیچتے تو ہمارا بھی فائدہ تھا جب یہ پہلے ہی خراب تو ہم کس کو کیا بھیجیں گے اور کس سے کیا لیں گے جی جی
اس سے روزی میں بھی سر پڑا نا
سب کی روزی پہ اثر پڑتا ہے سب کی یہ نہیں کہ ایک ف یہ کاشتکار ہے اس کو ہوا ایک باغ والا ہے اس کو ہوا یہ سب کو ہوتا ہے
ہاں ہاں اس سے تو سب کو ہوا سب کو نقصان ہوا اگر یہ پہلے جیسا رہتا جیسے پہلے ہوتی تھی سردی میں سردی ہی گرمی میں
ہاں دیکھو یہی ہے نا موسم کی اہمیت اسے بولتے ہیں زراعات فصلوں کی کاشت اور ب پیداوار کا انصر موسم سے ہے بارش وقت پر ہو تو کسان خوشحال ہوتا ہے
ہاں ہاں
یہی بات ہے صحت موسم کی تبدیلی سے نزلہ زکام اور دیگر بیماریاں پھیل سکتی ہے اس لیے احتیات ضرور ہے
اب یہ گرمی میں ہونے لگے یہ سردی زکام وغیرہ
بالکل یا روز مرہ زندگی یہ ہمارا لباس کھانا اور سفر سب موسم کے مطابق طائی پاتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر اسکول جانا ہے آپ گئی راستے میں آپنے گھر میں ا بنیا نہیں پہنی اب رست میں بارش آئی یا ٹھنڈ ہوئی تو آبپنی بنان لگائی تو یہ کس وجہ سے موسم کی وجہ سے
ہاں ہاں یہ تو ہوتا ہے اگر ہم صبح گرم کپڑے لگاتے ہیں پھر دن میں صبح ٹھنڈ ہوتی ہے صبح گرم کپڑے لگاتے ہیں دن میں دھوپ ہو جاتی ہے پھر گرمی ہو جاتی اس سے بھی پرابلم ہو جاتی یہ بہت زیادہ
بالکل بات صحی ہے پتا ہے اور ایک بات ہے نا جو گرمی ہے نا جو س سردی ہے نا اس میں گرم کھانے کا من کرتا ہے گرم پانی گرم چائے گرم گرم کھانا اور جو یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اس میں تو صرف انسان کیا ٹھنڈا کھانا چاہتا
ہاں ہاں اس میں تو ٹھنڈی کا ہی من ہوتا تا ہے
اگر ہم دیکھے معشت سیاحت بجلی کی کپت اور کہیں کاروباری براہ راست موسم سے جڑے ہیں پتاہ ہے موسم س م محولیات آج کل موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج یہی جو ہم بات کر رہے تھے یہی ہو گیا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا
یہ آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ بنے گا یہ
ید گرمی یہ ایک مسئلہ بند
دن میں جب ہمیں گرمی ہو جاتی ہے پھر ہم یہ کیا بولتے ہیں شام کو گھر جا کے تو پھر ٹھنڈا کھائیں گے پھر یہاں سے سردی ہو جاتی ہے اس سے ہمارے صحت پہ بہت برا اثر
اور کیا اور یہ گلیشئر اس کا پ گالنا اس کی مثالیں ہیں درخت لگانا پانی بچانا اور آلودگی کم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ موسم کا توازن برقرار رہے نتیجہ یہ ہے کہ موسم قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے مگر ہر موسم کی اپنی ایک خوبصورتی اور اہمیت ہے یہ بھی بات ہے نا
موسم اگر پہلے جیسے رہتا تو بہت اچھا رہتا ہے ہمارے صحت بھی ٹھیک رہے
ہاں اور کیا اگر ہم موسم کے مطابق زندگی گزارے اور ماحول کا خیال رکھے تو یہ ہمارے لیے رحمت بنا بن بنا رہتا ہے جیسے کہ کہا ہی جاتا ہے نا موسم کے ساتھ زندگی چلو گے تو زندگی آسان ہو جائے
ہاں ہاں ہم نے موسم کو بھی ہم نے خود ہی سب کچھ کیا سب خود ہی ہم نے اپنے ساتھ کھیلئے
بالکل
یہ تو ہماری وجہ سے ہی سارا ہو جاتا ہے
اور کیا یہ بات صحیح ہے
ہاں اب ہمیں یہی کرنا ہے خیال کرنا ہے آگے جا کے کیونکہ یہ ابھی ہمارے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی ہمیں آگے ہو جائے گی یہ ابھی تو یہ پھر بھی چلتا ہے تھوڑا ٹھیک ہی ہوتا ہے ا سردیوں میں سردی ہوتی تو پھر بھی اب گرمی میں کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن اگر ہم آگے جا کے دیکھیں گے نا ہمارے لیے یہ بہت بڑھے گا یہ ہمیں بہت پورا کلائمیٹ ہی چینج ہوگا ہمارے لیے ہماری روزی پہ بھی اثر پڑے گا صحت پہ بھی اثر پڑے گا اسی لیے ہمیں خیال رکھنا ہے آپ
اور کیا بالکل بالکل پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا ہمیں خود تیار ہونا ہے ہمیں اپنا یہ کلائمیٹ چینج بچانا ہے پودے لگانے ہیں اسی سے ہم فائد میں آئیں گے اسی سے ہم نقصان سے بچ جائیں گے یہ تو صحی بات ہے بہت باتیں ہم نے اس بارے میں چلو آگے ملتے ہیں اللہ حافظ ج